و آپ ٹھیک اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک الحمد للہ ہاں جی مجھے کچھ اب سے بولنا تھا اور بتائی آپ کا پرچہ تھا کیسا گیا
تو میں آپ کوپ اپنے دن کی آج حالات ناظرہ بتاؤں گا جی ہاں ہاں آپ بولیے آ آرام سے آپ بولیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جی جی بتائیے اچھا چلیے میں آپ کو مختصر ہ جی جی جی بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے تو میں شام کو مجھے لگتا ہے چار بجے سے سویا ہوں تو پھر جیسے ہی میں صبح ساڑھے آٹھ بجے اٹھا تو پھر اس کے بعد تو پھر اس کے بعد تو پھر اس کے بعد یہ تو اس کے بعد میں نے کیا کیا تو میں نے اس کے بعد پھر ایک میں نے کیا سڑھے آٹھ بجے میں اٹھا پتا نہیں میں کہ کیسے اٹ گیا بابا نے بلایا اور اٹھ گیا جی ناشتہ جی جی جی اور ہم میں نے نل گیا کالج کے کی طرف جی یونیورسٹی کی طرف پھر ہاں
موزو آ رہا تھا میں سوچ رہا تھا میں آپ سے اس کے بارے میں گفتگو کروں
بتائیے بتائیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جی جی جی جی جی جی جی بہت ہی آپ نے تو میرا آپ نے میرے دل کی بات چھین لی بالکل جی جی جی بالکل جیر جی جی کھوکھلا کر دیتی ہے سچ کہا آپ نے جی جی جی سچ سچ جی جی بتائیے بتائیے ارشاد فرمائیے
جہیز کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے ایک باپ اپنی پوری زندگی کی کمائی صرف اپنی بیٹی کی شادی پر اور بیٹی کے جہیز پر خرچا کر رہا ہے قضے لیتے ہیں زمینیں بیچتے ہیں صرف اس ڈر سے کہ سماج کیا کہے گا وہ صرف سماج کا سوچ رہے ہیں آخر اپنے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے کہ آگے آنے والے ان کے مستقبل کے لیے ان کے پاس کوئی سرمایہ رہے گا کہ نہیں
سوچتے ہی نہیں ہے اس بارے میں کیونکہ آج کل کے لوگوں کو خالی ایک چیز خالی ان کے کےلم مطلب ان کی لیڈر ہے امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ وہ ا ہم آس پاس کے لوگوں کو کیسے خوش کرے باقی خود ناخوش ہو جائے خود کیا ہوئے تو ان کی ان کو فکر
آپ دیکھیے نا ذہنی اذیت کتنی ہوتی ہے شادی کے بعد اگر ہم لڑکی کو کام جہیز دیتے ہیں تو عمر بھر کے لیے اس کے سسرال والے اسے تانے دیتے ہیں انہیں ذہنی اور جسمانی دونوں طرف سے پریشانی ہوتی
سچ کہہ رہے ہیں آپ اسی کو تو کہتے ہیں کہ ایمان کی کمی ہے آج کل
بالکل لیکن میں بول رہا ہوں کہ آج کل کی لڑکی کی خوبی اس کی تعلیم اس کی سیرت نہیں دیکھی جاتی بس وہ دیکھا جاتا ہے وہ اپنے ساتھ کیا لائی ہے کیا سامان لینے لائے گی جو ہمارے لیے سرما
کہہ رہے آ
لیکن آج کل تو تو بھی بہت لڑکوں میں ہم کشمیری لڑکوں میں تو بھی شعور آ گیا ہے کہ ہم سادہ سا نکاح کرتے ہیں جہیز نہیں لیتے ہیں پہلے تو زیادہ ہوتا تھا لیکن پہلی مہنگائی بھی کہاں تھی آپ کشمیر کی شادی کی ہی بات کریں ہماری شاد
ش شادی کا جی دکھاوا زیادہ ہو گیا ہے شادی کیا ہوتی تھی شادی ہوتی تھی دو پریواروں کے بیچ کا ر جی بی کا جی ہاں ہاں سچ سچ کہہ رہے ہیں آپ ب دیا پورا دکھاوا بنا دیا ہم نے آج اسے ہم نے آج کیا ہوا ہے جی جی
ہی لمبی لسٹ دیکھ لیجے پہلے تو ہم ساات ڈشز تک جاتے تھے آج تو پچیس سے چوبیس جا کے بنتے ہیں اور اس میں بھی بڑے تماشے ہوتے ہیں اور آپ دیکھیے کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے پھر جہاں میرج ہالوں پر شادی ہوتی ہے کتنا کتنا خرچہ ہوتا ہے نا باہر آپ نے دیکھا ہے کتنا کچرا ہوتا ہے کھانا ضایا ہوا کھانا ڈسپوزلس کتنا وہ سارا سڑکوں پر پھیلا ہوتا ہے اور اس رز کی بے قدری ہو جاتی ہے اور پھر مہنگی تحفے اور لڑکی والی لڑکے والے کے یہاں کیا لے کے گئی اپنی سسر ساس کے لیے یہاں دیکے ہم ہمیں کچھ زیادہ ہی ایک تو سونا تو ہو ہی گیا ایک لڑکی اپنے دیور دیورانی ساس سسر کے لیے سونا لے رہی ہے لیکن اب تو وہ تانبا بھی لے رہی ہے تانبا تو ہم مجھے سج نہیںتے
تانبا تو ہمارے پرانے جلوں سے آ رہا ہےاں آج کل تانبا بھی کتنا مہنگا پھے بہت پیچھے سے آ رہا ہے یہ سب آپ نے دیکھا ہے آپ کو کسی کزن کی شادی نہیں سنی ہوگی آپ نے دیکھا وہ ایک ٹرانک ب کے تانبا لیتی ہے ج سماوار
ہے پلیٹس ہوتے ہیں کا جو سرونگ ڈشز ہوتی ہے نا سالن والن رکھنے کے برتن گلاس ہوتے سارا تانبے سے بنے ہوتا ہے اور ان میں وہ آتشکاری ہوتی ہے بڑے بڑے اچھے ڈیزائن ہوتے ہیں مجھے بولے آپ غریب باپ کا بیٹا کیا
ہاں ے گا جی سچ کہہ رہے اسی لیے تو غریبوں کی شادی نہیں ہو رہی ہاں یہی تو مسئلہ ہے مسئلہ تو یہی ہے جی سچ کہہ رہے ہیں جی جی آپ کی آواز کو اچانک کچھ ہو گیا جی جی جیچھ اچھا ہاں ہاں برابر آواز آ رہی ہے آپ کی برابر آواز آ رہی ہے جی بتائیے اور کیا کیا بول رہے ہیں
وہی میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شادیوں میں کتنی دیر ہو جاتی ہے پھر نفسیاتی اثرات دتی
جی جی سچ سچ کہہ رہے ہیں آپ ان کی گھر والے ان کی گھر والوں پر کتنا مانسی
خاندان بہت سے خاندان لیتے ہیں اور وہ دس سال تک وہ قرضہ وہ لٹا نہیں پا رہے چاہے درزی کا قرضہ ہو یا کسی اور سے قرضہ بینک سے لون لیا ہو وہ اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں بس
ہاں بالکل بالکل صحی صحی ہاں یہ تو ہو رہا ہے آج اور اگر آپ دیکھیں گے کہ
ہم نے کشمیری لوگوں نے شادی کی شادی سے پہلے اور شادی کے بد کتنی کتنی رسمی کی ہے دن بہدن
جی جی جی جی بہت بہت بہت زیادہ ہمیں آج کل جو ہماری سنت ہے وہ ہم نے سنت ہی بول چکے ہیں ہاں
اسلام نے ہمارے لیے نا آسانی بنائی لیکن ہم کشمیر کو دن ب دن ہم مشکل کر رہے دکھاوا بنا رہے ہیں یہ شادی
شی جی بالکل بالکل
آپ دیکھیے نا آج سے پہلے زمانے میں آپ نے آپ جب ہم بچپن میں تھے تو کیا ہی ہوتا تھا جب دلہلہا آتا تھا بس سیدھے کھانا دیتے تھے اس کو اور وہ دلہن کو لے جاتا تھا نکاح ہو جاتے تھے
تھا آرام سے بہت ہی ساد سادگی طریقے سے
کے سامنے دودھ کہوا اس کے ساتھ لمبی لمبی پیسٹریاں پھر اس کے بعدازاز میں بھی الگ الگ ڈشز زیادہ ہی کچھ ناشپی جیسی ڈش بھی آ گئی مٹن سے بنی ہوئی اور پھر آپ دیکھیے پھر اس کے بعد شادی کے بع کسٹرڈ دے دو
جی جی بہت سی ایسی چیزیں جی جی جی مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو آج کل جو لوگ ہیں وہ سوچتے ہی نہیں ہے ہاں ہاں جی جی
کتنے ٹرینڈ آج کل تو ہم نے ناچنے گانے والے پہلے زمانے میں ویڈیو گرافی ہوتی تھی کیا سمپل سی ویڈیو گرافی ہوتی تھی تاکہ یادگار رہے آج کل تو وہ ویڈیو والے بھی ڈیھ ڈیھ لاکھ کا پیکج بناتے ہیں اور کیا بس آرٹسٹک چاہیے ان کو ارے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم کیوں اس ایگرییکلچر اور آپ انجینئرنگ فیلڈ میں جا رہا ہمیں تو فوٹو گرافر بننا تھا ہم کسم سے اتنے پیسے کماتے مجھے لگ رہا ہے اب اسی میں ہمارا اسکوپ رہ گیا ہے ہم اسی میں اب اپنی اپنی قابلیت دکھا سکتے اور اچھا پیسہ کما سکتے
ہاں سچ کہہ رہے ہیں بالکل بالکل صحیحی کہہ رہے ہاں کیونکہ سب تو لوٹ ہی رہے ہیں آج کا تو لوٹ ہی مچ ہوئی ہے پورے جو خاندان میں ہر جگہ کیونکہ آگے اگر آپ آج دیکھ ہی سکتے ہیں
ہو رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے ہم لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے محلے میں اس نے ایسا کیا مجھے اس سے اچھا کرنا ہے ہم ایک دوسرے سے خود کا توازنہ کرتے ہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی فائنینشیل وہ پیسوں میں ہم سے بڑا ہے تو وہ کرے گا تو چوٹ ہے ہم چوٹے کریں گے لیکن ہم سوچتے ہیں کہ سماج کیا کہے گا لوگ کیا کہے گا لوگ کیا کہیں گے اس کے حال میں ہم اپنا حال برا کر دیتے ہیں اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم جس کپل کی شادی ہو رہی ہے جن دو لوگوں کی شادی ہو رہی ہے ان کو ان تین لاکھ کا یکے کشمیری شادی میں کیا ہے دس لاکھ کا خرچہ کم از کم شادی پہ ہوتا ہے اس کے بغیر چھوڑو کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے سنا تانبا وبا وہ تو آپ چھوڑ دو اگر ہم ان لڑکا لڑکی کو یہ گفٹ دے دے وہ اپنے لیے آگے آنے والے مستقبل کے لیے کوئی سرمایہ خرید سکتے تے ہیں اپنا مستقبل سرکشت بنا سکتے ہیں ہاں مفید ہے ان کے لیے اگر وہ ہم ان کو نقد دے دیں جبک ان شادیوں پہ ہم ان کو یہ اتنا زیادہ خرچہ کریں باہر بھی شادیاں ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے
ہاں ہاں لیک اتنا نہیں ہم شادی کیا ہم نے آج کل جو سارا ہم نے شادیاںاںاے گ جی ہماری جو آج کل جو شادیاں ہو رہی ہے نا ہمارے معاشرے میں تو وہ شاد یا نہیں وہ دکھا کوا چل رہا ہے
بالکل دکھاوا صرف دکھاوا شادی تو وہ ایک چھوٹا سا نکاح ہوتا ہے اصلی میں بس پھر لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ جتنی آپ کی قوت ہے جتنی آپ کی طاقت ہے اس حساب سے نہیں کھلا سکتے تو نہیں کھلاؤ مجبوری بھی نہیں
جی نہیں نہیں کسی نے زبردستی بھی نہیں کی ہے تو
ارے ہمارے دیر میں تو لڑکے کو ہی دہیج دینا ہوتا ہے نا جسے ہم مر کہتے ہیں مر کی رقم یعنی ایک عورت کی سرکشا ہے تاکہ اگر اسے کچھ آنے والے وقت میں وہ ایسا سرمایا ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ اپنے شوہر کو وہ دینے کے
دینے کی متا مطبنےنا جی اپنا ہے خ کیا کرے کیا نہ کرے وہ اس کا خود کا ہے ڈ گئی آپ دیکھ رہےہودہ لاکھ پندرہ پندرہ لاکھ لڑکیاں اب ڈمانڈ
ہمیں اتنا اتنا مہر ہونا چاہیے لڑکے بےچارے سیدھے سادھے وہتے
ہاں ہاں جی جی ہاں ہاں ہو رہا ہے آج کل کا معاشرہ اسی کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے جی سچ کہہ رہے ہیں آپ جی ہاں ضروری کیونکہ آنے والی جو نسل ہے ہمیں ان کے کہ سدارنے کا جو اگر ہاں م ایک ایک بات ہے آج کل کہ جو آ رہی نسل ہے جو ہاں جو جو آنے والی جو نسل ہے وہ آج کل اب سدھر رہی ہے ان کی جو مانسی جو یہ
شادیوں پر اتنا خرچہ یہ بھی تبدیلی ہو رہی ہے
سدھر رہی ہے اب وہ ان چیزوں پر زیادہ وہ ور فکر نہیں کرتے جو ان کے گھر والے اور جو ان کے دادا پر دادا جو انہوں نے وہ رسم و رواج رکھے جتے وہ ان پہ زیادہ وہ غور و فکر نہیں کرتے اور وہ ذات وات ایسی چیزوں پہ بھی یقین نہیں کرتے جی تعلی جی جی جی جی ہاں ہاں سچ کہہ رہے ہیں آپ
اگر دکھاوے اسے دنیا کے
د چتی جی جی جی پر دکھاوے سے دنیا نہیں چلتی دکھاوے سے کچھ نہیں چلتا پھر یاد بھی نہیں رہتا لوگوں کو ایک چیزیں یہ آپ کو ہی خالی آپ کے دماغ میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی
کا حال ہے ہم سوچتے رہتے ہیں یہ
کہے بالکل بالکل ہاں ہاں صیح صحیح صحیح جی جی ہاں برابر جی بس اپنے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں ہے ورنہ وہ کر
مجھے لگتا ہے وقت ہو گیا بارش بھی
ی ہاں ہاں بناا جی جی ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ ایسا موضوع ہے جس پر وض ہاں تو کیا آپ آپ مجھے اور ایک پرچہ دیں گے یا پھر آپ ابھی ایک اور پرچا نہیں کریں گے
نہیں ابھی میرے کو اپ بابا جان آنے والے ہیں تو مجھے اپچے کی پریکٹس کرنی ہے ب میں آپ ان شاء اللہ کال کروں گا میرا سر درد ہے میں آج چھ ساڑھے چھ کالج سے آیا ہوں تو میری آج پرزنٹیشن تھی بہت زبردست گئی سر نے تو مجھے
گال بھی لگایا جی جی بہت ہی بڑھیا ماشاءلہ جی ج چلیے وقت بھی ہو گیا کیونکہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے پر تو وہ پھر زیادہ ہمارے نقصان دہ ہوتا ہے
خوشی ہوں
جی اور انشاء اللہ کل بات کریں گے آپ جی ضرور ضرور اوک اللہ اس گا جی کری